السلام علیکم بھائی جان
ولم السلام بھائی جان بولیے نا بائی جان کیا حال چال
سب کھیلے تھے
ہاں بھائی جان میرا تو سب خریت تو کھانا ہو گیا
ہاں بائی جن ہو گیا
کیا کیا کھ ہے بھائی جان
نہیں چاول دال سبزی
کا جتنی اچھا لگا اپ کو اس بار
ہاں ہم روز کھاتے ہیں ہم ہمارے ابو جان بھی کھاتے ہیں امی جان بھی کھاتی ہے
ویسے تو ابھی عام تو نیا نیا ہوگا بھائی جان تو ابھی تو چٹنی بہت اچھا لگ رہا ہوگا
ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے
جی بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیا اور بتائیے بھائی جان ہم کھائے چاول دال سبزی آلو بیگن کا سبزی آلو پرول کا سبزی کچوڑی اس کے بعد تھوڑا سا کھائے اس میں چٹنی سلاد اس کے بعد آم کا اچار تھوڑا کچا کائے تھوڑا نیمکی کائے یہی سب کائے ہوئے
چلیے ٹھیک ہے
اور بتائیے بھائی جان آپ کا کیا طبیعت خراب ہے کہ صحیح ہے
ہم طبیعت تو ابھی صحیح ہے خراب ہو گیا تھا کل
ا بھائی جان تو آپ کی طبیعت صحیح ہے
ہاں صحیح ہے کل کیا نا بہت دھوپ تھا نا اسی طرے سر میں تھوڑا چ ہو رہا تھا
اور بتائیے ب جانا کیا کر رہا ہے فری سمے میں کیا کرتے ہیں
یہ کی سمے میں سوچ رہے ہیں بھائی جان لوگ کے ساتھ گیم کھیلنے کے لیے
اور بھائی جان کیا کو کتابیں پڑھنا یہ سب پسند
ہاں بھائی جان پسند ہیں
کیاس کون سی کتاب ہے کس طرح کی
اور وگیان کی کتابیں یہ سب بہت ہی دلچسپی ہیں پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے
سب سے زیادہ پسند کس کتابیں کا آتا ہے ہمیں تو کہانیوں کا کتابوں کو ہے بھائی جان بہت زیادہ مزہ آتا ہے
ہمیں تو اتہاس پڑنے میں بہت مزہ آتا ہے
او ویسے آپ آئس کریم کھائیں
کم سے کم تین چار ڈیلی دن میں تو پانچ چھ بھی کھا جاتے ہیں س پ آپ کھائے ہیں
جی ہم تو کھاائے
چلیے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں
ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے آپ سے بات کر رہے
امی ابو کیسے ہیں
امی ابو جان بالکل ٹھیک ہے بھائی جان امی اب جان کی تھوڑی طبعت ہ میک ا بالکل ٹھیک ہے آپ بتائی نا آپ کی طبیعت کیسی ہے بھائی جن
ابھی تو ٹھیک ہے فی الحال لیکن ابھی بھی بہت
ادھر گ گرمی کس طرح ہے بھائی جان
گمی تو بہت ادھ ہے بھائی یہ گبھی تو گی بڑ رہ
کیوں اتنا گرمی ہے بھائی جان پیڑ پودے نہیں ہے کیا ادھر
پیڑ پودے ہے بھائی جان لیکن یہاں پہ بہت ماتا میں کیا ہے نا کچرا کیا کہتے ہیں اس کو
پردوشن
پردوشن ہے بہت
وہ ہے ن ویسے بھائی جان اب گرمی میں کیا کرتے ہیں بچنے کے لیے اب گاچھی میں جاتے یا گھر میں ہی رہتے
گرمی گھر میں تو کم سے کم دو پنکھا چلا کر اس میں سوتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اور اس سے بھی مطلب بور ہوتے ہیں تو جاتے ہیں اپنے باغیچے میں گھومتے پھرتے ہیں ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں وہ جاتے ہیں
اور بتائیے بھائی جان آپ کو اور کیا کیا کرنا پسند ہے جیسے فری سمے ہوتا ہے بھائی جان تو آپ اور کیا کیا کرتے ہیں
ر سمے ہوتا ہے تو آپ کو ہے کی چلتے ہیں لاگ چپ کی فیر کتبے پڑتے ہیں آپ گیم ہم کھیلتے ہیں۔
کیا آپ کو گھر کا کھیل کھیلنا پسند کھلنے میں مزہ آتا ہے یا بہار کا کھیل
ہا ہم بھائی جان لاگ کے ساتھ لکہ چپی کھیلتے ہیں گھر میں
یا بتائے بھائی جان ہم بھی لوکا چپی کافی پسند آتا ہے ویسے یہ کافی بچپن والا گیم ہے
ہا بھائی جان ابھی بھی ہم کھیلتے ہیں بچپن بچپن میں سے کھیلتے ہی ابھی بھی کھیلتے ہیں۔
ویسے بھائی جان آپ کو کہنا میں نے کیا کیا کیلا آتا ہے۔
چاول دال سبزی اور سبجی میں سبجی اور منشااری میں بھی بنا لے چکن متان یائی سب
پسند ہے یا سخاہری
لیکن سب سے زیادہ سکھاری پاسند ہے
اوہ بھئی جان سکھاری میں کیا ہمکو تو سب سے اچھی سکھاری میں پنیر مکھنی پسند ہے
پسند
کہ اپ کو انگریزی بولنا اتا ہے
ہاں بھائی جان تھوڑا مرا اتا ہے
کہاں سے سیکھے بھائی جان
یہ نہیں بولتے بولتے پریکٹس وہ عادت سے ہو گئی ہے
او بھائی اور بھائی جان کیا اپ کو باڈی سے تکنیکی کا استعمال کرنے اتا ہے
ہاں بھائی جان
اور بتائیے بھائی جان آپ کو کیا کیا آتا ہے بھائی جان اور کیا کیا پسند ہے
ہم کو تو سب سے اچھا گھومنا پسند ہے آپ کو گھومنا پسند ہے ہم سوچ رہے ہیں اس بار کا ٹھنڈی میں کشمیر گھوم کے ایا جائے برفیلے پہاڑوں کی طرف
ر دو بھائی جان اس بار کوئی گرمیوں کی چھٹی میں چلا جائے کشمی رولا داغ گھوم کے ایا ج کافی کافی اچھا سا رہے گا بھائی جان کافی مزیدار بھی رہے گا کیونکہ گرمیوں کا چھٹی کافی دنوں کی ہوتی ہے بھائی جان ایک مہینے کی
ہم تو سوچ رہے ہیں گن کے لوگ جا رہے ہیں وہ کیا نہانے کے لیے چلیے گا
ارے کوئی بات نہیں ہمارے بھائی جان لوگ دیں گے
کہاں کھلا اپنے سول میں تو کھل گیا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے موتہاری میں کھل گیا ہے
جی بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کہ کھانا میں ویسے اپ کیا کیا بنا لیتے ہو
صنم بتائیں نا اس کی میں یہی سب چاول ڈال ابھی تو بنا ہی لیتے ہیں ساتھ ہی منزاری میں بھی بنا لیتے ہیں
اچھا بھائی جان اپ کو سولر کی سبجیکٹ کس طرح لگتی ہے کیا اپ کو سمل مرچ کی سب یہ اچھی لگتی ہے
ہاں بالکل اچھی لگتی ہے
کیا اپ کھائے ہوئے
ہاں کھائے ہوئے ہیں
ویسے اس بار کا بکر عید گاہ بنانے کی سوچ رہا ہے
سوچ رہے ہیں کہ ائے اس بار کی بکری اپ کے گھر اپ کے ساتھ منائے جائیں
ہمارے ساتھ بنانا ہے کیا
ہاں یہی سوچ رہے ہیں
ہمیں بھی لیتے چلیے گا سر جا رہا ہے سر سے جب گاؤ جائیے گا تو ہمیں بھی لیتے چلیے گا
چلیے ٹھیک ہے
اور بتائیے اپ مطلب گاؤں میں کیا کیا کرنا پسند کرتے ہیں گاؤں میں تو کافی چیزیں کا
گاؤں میں سب سے اچھا دوست سات ٹائم بتانا اچھا لگتا اچھا لگتا ہے
کیا بکری میں بھائی جان اپ کی مٹھائی بنے گی
ہاں بھائی جان بالکل بنے گی
ٹھیک ہے میں یہاں پہ لیتے چلے گا پہلے اپ اپنے گھر سے مٹھائی کھلا کے تب ہمیں اپنے گھر
چلیے ٹھیک ہے
میری امی جان بہت اچھی بنائی ہے
ہاں ضرور امی جان کی ہات کہ ہم سوئیاں ضرور کھائیں گے
کھانا ہو گیا بھائی جان اور کانا ہو گیا امی جان ابو جان لو کانا کالی
ہاں خالی ہے
ابھی جان اب جان لوگ کا طبیعت بالکل خیریت ہے
ہاں سب کھجے تھے
باہر نہیں نکلے گا بھائی جان بڑیا دھوپ اورا جانا جان کو نہیں نکلنے دیجیے گا ورنہ کافی طبیعت بگڑ جائے گی
صحی کہہ رہے ہیں بھائی جان اور بتائیے آپ آپ کے امی ابو کیسے ہیں
ہاں بھائی جان وہ لوگ بالکل خیریت ہے
چلیے ٹھیک ہے
اور بتائیے کہ کیا آپ کو کہیں گھومنے پسند ہے بھائی جان گھومنے کا من کرتا ہے
ہاں بھائی جان گھومنے کا تو من کرتا ہے لیکن اتنی گرمی میں گھر سے نکلنے کا من ہی نہیں کر رہا
ہاں اور م ہاں میرا تو سب ٹھیک ہے بھائی جان ہم تھوڑا سا بیست تھے بھائی جان اور کوئی نہیں اور بتائیے بھائی جان آپ کیا آپ کو کچھ ہنر سیکھ رہا ہے
ہاں ابھی تو کچھ نیا نہیں سیکھ رہے ہیں ابھی تو پڑھائی پہ تھوڑا زیادہ دھیان ہے
او
آپ ب صحی آپ کیا نیا سیک کررییں
ہاں بھائی جان ہم ابھی کچھ نہیں سیکھ رہے ہم ابھی تھوڑا سا کھیل سیکھ رہے تھے اور بھائی جان تھوڑا سا مطلب کہ تھوڑا شہر گھومے ہے بھائی جان وہی بس اور کچھ نہیں
چلیے آپ کو س شر گھومنا اچھا لگتا ہے
جی کافی اچھا لگتا ہے
ہم ابھی بہت اچھا لگتا ہے
ہمیں تو کافی بھائی جان کیا امی جان اب وہ جان ہمیں یاد کرتی ہے تو ہمیں یاد یہ تو ان کو میرا سلام کہیے گا
ٹھیک ہے بھائی جان
اور بھائی جان کا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے بھائی جان
تو مطلب کہ انہیں ایک اچھے سے چھتری دے دیجیے گا اورنگ گل کوچ کا بوتل دے دیجیے گا اس میں گل کوچ ڈال دیجیے گا کہ پیاس لگے تو پیے گی اور دل میں کہیے گا پانچ چھ گلاس پانی ٹھیک ہے بھائی جان
چلیے بھائی جان بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا بھائی جان اللہ حافظ
اللہ حافظ